جی السلام علیکم
جی وعلیکم السلام
خیریت سے ہو
جی جی سب خیریت ہے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں
جی اللہ کا کرم ہے الحمد للہ
ہاں جی
ہاں جی جی اللہ کا کرم ہے ٹھیک ہے ہم بھی ہاں جی بالکل اچھی آ رہی ہے ہاں جی آج کس موضوع پے بات
ہاں جی
آج کس پہ بات کریں
ارے وہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی اس لیے میرے کو نہ سنا ںی نہیں دے رہا
ا ب آرہی ہے
ہاں آب آ رہی ہے ہاں کس سے کریں بھید کر لیتے ہیں کیا ہے نا اس سے کر لیتے ہیں تھوڑا آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا جو ہے کھان پان بدل گیا ہے ہے لوگ جو ہے باہر کا کھانا زیادہ پسند سند کرنے لگے ہیں تو تھوڑے اسی پہ بات کر لیتے ہیں
ہاں بالکل کیونکہ آج کل زیادہ ہی باہر کا کھانا دیکھو میرا بیٹا بھی ابھی کھانے کی چیزیں دیکھ رہا ہے میگی وغیرہ فون میں
جی ہاں تو ادھر سے آواز آ رہی ہے اس کی فون چل رہا ہے
ہاں ہاں وہ میرا بیٹا دیکھ رہا تھا نا اصل میں بچے آج کل اتنے کہتے نہیں چاہیے ویسے اتنے شیطان ہو رہے ہیں الله انہیں ہدایت دے کہ ایک تو فون میں گھسے رہتے ہیں
ہاجی بالک
اور فون میں گھس کے پھر کھانے بھی ایسے الٹھے سیدھے کھاتے ہیں ایک تو فون سے صحت آنکھے خراب صحت خراب اور جو بچی کچی رہ جاتی ہے وہ فو وہ کھانے سے خراب ہو جاتی ہے
بالکل اب
ابھی میں نے آج میں نے ہری سبزی بنائی ہے تو کیا کہتا ہے میں اس سے نہیں کھاؤں گا میں نے بولا یہ پتہ ہے کہ کتنی ہیلدی چیزیں ہیں چکن
ہاں وہ تو ہے لیکن آ ان کو کیا ہے نا بچوں کو تو یہی ہے کہ یہ ان کو آ ان کو کیا پتہ کیا ہیلدی ہے کیا انہیلدی ہے ان کو تو یہ سواستھ سے مطلب ہے جو باہر کا کھانا ہے وہی اچھا لگتا ہے اس کو پوچھو ایک بار جوی پھر اس کو نہیں کھائے گا تو کیا کھائے گا جوی پھر
جی بالکل پھر دیکھو تو ماں ہے بھائی ماں کا تو سو دکھتا ہے کہ اس نے اس نے دوپہر بھی نہیں کھائی اتنے فاسٹ فوڈ کھانے والے ہو رہے ہیں آج کل کے بچے کہ اس طحری سبزی سے دوپہر نہیں کھائی اور اب مجھے مجبورا اسے چکن دینا پڑا
اچھا اچھا وہ تو نیا ایسا نہ کرنا پڑتا ہے بچوں کے لیے سھے ہاں جی اگتا میں بتاؤں نا کہ دیکھو باہر کا کھانا ہے جو وہ کھانے کے لیے اچھا نہیں ہے وہ صحت کے لیے جو ہے ہیلدی نہیں ہوتا ہے لیکن اب بچوں کی وہ جد کے آگے تھوڑا سا نا چھکنا پڑتا ہے
ہاں جھکناپڑتا ہے ماں باپ جھک جاتے ہے پھری بچے بڑو ہو کے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا
کیا بول رہے ہو آواز تھوڑی سی کم ہے
میں یہ کہہ رہی ہوں پھراں بچے یہ رہتے ہیں آج کل کے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا
ہاں ہاں وہ تو ہے جو نا بعد میں جا کے یہی بولتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے آپ کتنا بھی کر لو اور کوئی بھی ہو ایک س ایک دن تو یہی بول ہی دیتے ہیں کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے
اصل میں یہ بات اب ہر کسی کے ذہنوں میں گمان ہونے لگا کہ ہر بچہ یہی سوچتا ہے ایک ہمارے ماں باپ نے کیا ہی کیا ہے
ہاں وہ تو ہے
جیسا ہاں جی
لیکن یہ نا کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں بھلا ہی سوچتے چاہے وہ کھانے کے بارے میں ہو یا ان کے جو ہے مستقبل بھوشیہ کے بارے میں ہو یا ان کی تعلیم کے بارے میں ہو لیکن جو ماں باپ سوچتے ہیں تو اچھا ہی سوچتے ہیں لیکن جیسے کہ بچوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو وپریت سے آ رہے ہیں ہمارے اگینسٹ ہیں ہم کو روک رہے ہیں یہ کرنے سے ہاں وہی ہے جیسے ہم جو مانگتے بگوان سے وہ نہیں ملتا ہے تو پھر ہم بھی تو کے خلاف جاتے ہیں نا کہ ارے بگوان نے یہ کر دیا وہ کر دیا اسی پرکار
بے شک بے شک یہی ہوتا ہے ایسا ن میں دیکھو ہم یہ ہے پہلے ہم بھی کبھی ب تھے ہم بھی ایس ہی سوچتے تھے یہ بھی بچے ہیں جب سمجھدار ہو جائیں گے خود ہی اپنی سمجھ کر سمجھ جائیں گے
جی بالکل بالکل ہاں میں تو جیسے دیکھ میں تو یہی کہوں گا لیکن جیسے مان لیجیے آپ کے بچے ہیں یا کسی کے بھی بچے کیوں ان کو باہر کا کھانا کھانے سے نا تھوڑا روکنا چاہیے چاہے ان کو ہو سکے تو ڈانٹ بھی لگا دو کوئی دقت نہیں ہے لیکن مان لیجیے زیادہ لاڑ کریں گے تو پھر وہ بارت کا کھانا کاہیں گی تو ان کی جو نہ صحت خراب ہو جائے گی تو پھر اس سے کیا فائدہ ہاں جو جیسے ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ تو سمجھدار ہوتے ہیں تو ان کو تو ان کو تھوڑا روکنا چاہیے ایسا نہیں ہے اور بچوں کو نا معلوم نہیں ہوتا ہے ان کو سمجھ تھوڑی ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے جو ہے فائدے مند ہے یا ہیلدی ہے کون سی جو ہے انہلدی ہے تو وہ تو ضد کرتے ہیں ان کو تو صرف جو ہے دیکھنے میں اچھا لگنا چاہیے ان کو کیا مطلب ہے یہ ہمارے لیے ا سوادشٹ ہے یا پوشٹک ہے کہ نہیں ہے تو یہ تو نرناے جو ہے نا ماں باپ ہی لیں گے تھوڑا سا یہی ہے کہ ہاں بس یہی ہے کہ تھوڑا سا ڈانٹنا پڑتا ہے بچوں کو اور کچھ نہیں ہے
ہاں ڈیڈ سے ہی ویسے کابو میں آتے ہیں بچے کیونکہ آج کل تو ماں باپ ڈاٹ ڈاٹتے بھی نہیں ہے بوس سے پیار پیار میں بھی کتنے بگڑ جاتے ہیں ان بھی صحت کے لیے اتنی ہانیکارک ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ نہ کرے کہ کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے باہر کا کھانا کھا کے ہاسپٹل میں ہی جانا پڑ تا ہے بچوں کو لے کے
بالکل جو جیسے باہر کے جتنے بھی جو جنک فوڈ ہیں تو وہ وہ کیا ہے فائدے مند تھوڈ ہیں وہ صرف ہمارے موٹاپے کو بڑھاتے ہیں تو موٹاپا بڑھتا ہے اس سے ہم کو ڈائبٹیز وغیرہ ایسی شکایتیں بڑھنے کا جو ہے
ہاں ویسے آج کل اتنی بیماری یاں ہو رہی ہیں آج کل بچوں کو بھی ڈائٹ وہ شوگر ہو گئی دیکھو تھائرائڈ ہو گیا چھوٹے جی دیکھو یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اچھا کھان پان اچھا شریر
جی
جی اچھا کھان پان رکھو گے ہم سب تو اچھا ہی شریر رہے گا کیونکہ اتنی بیماریاں ہر چیز میں تو کیمیکل ہے ہر چیز میں ہر چیز میں کیمیکل ہے ہر چیز میں
ہاں میں تو دیکھو جیسے آپ سے کہوں کہ لوگوں کا کیا ہے لوگ کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کیسے بجا گئے تو وہ کیا کریں گے کہ وہ پوچھیں گے کہ فلانی چیز جو ہے کتنے روپئے کلو ہے تو سستی چیز لیتے ہیں زیادہ آ جائے گی لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے یکھو بلے جو چیز نا کم آ جائے لیکن اچھی لے کے آنی چاہیے کم کھاؤ لیکن اچا اچھا کھاؤ میرا تو یہ ماننا ہے
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا دیکھو یہ بات ہے نا بڑے بھوڈھوں کی کہلاوت ہے کہ ما ما آ کیسے کہتے اکرا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار تو یہی صحیح ہے کہ مندی چیز میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے دو روپے مندی مل رہی ہے تو ہم یہ کیوں نہ لے مگر ہم یہ نہیں دیکھتے چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یہ چاہے وہ یوز کرنے کی چیز ہو کہ ہمیں اس کے لیے ہماری صحت کے لیے کتنی فائدے مند تو ہے یہ مہنگی پڑی ہو مگر فائدے مند تو ہے
ہاں یہ یہ تھوڑا سا دماغ لگانا چاہیے کیونکہ جو چیز مہنگی ہے تو وہ اچھی ہوگی ایسا تھوڑا ہی ہے کہ مان لو کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جیسے مان لی سب سے اچھا گاربیج کا نا کپڑوں کے ہی آتا ہے جیسے مان لیجیے کوئی کپڑے خرید جاتا ہے تو جب وہ مال سے خریدتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے یار کہ نہیں آ رہی ہے تو مال کی وجہ سے مہنگے ہیں لیکن ایسا ایسا ہوتا نہیں ہے ایکچولی میں کیونکہ آپ نے کبھی جیسے مال سے کپڑے خریدیں گے نا تو نہ تو ان کا ک لر جو ہے ڈیفیکٹ ہوتا ہے نہ وہ لوز ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں نا ویسے ہی رہتے ہیں تو اس کا یہ تھوڑی ہے کہ وہ جو مال میں رکھ ہیں اس وجہ سے مہنگے ہیں اس میں کوال ٹی ہوتی ہے جو اچھے اچھے ہوتے ہیں اب آپ لیجیے
کچھ تو اس میں خاص چیز ہے جو وہ وہاں پر ہے اس کی جگہ وہاں پر ہے ورنہ روڈ پہ تو بہت کچھ بکتا ہے
ہاں بالکل وہی تو
جی مگر دونوں طرح کی آپ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جیسے ہم ہوٹل میں باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں پورا سرچ کرے کہ یہ ہمارے لیے اچھا بھی ہے یا پتا نہیں کیسا کھانا ہے کیسا نہیں اب دیکھ لو باہر کے کھانے میں اتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں بہت سے وہ تو اتنا اللہ نہ کرے اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے تو وہ دم ہی توڑ دیتا ہے
ہاں بالکل بالکل یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے لوگوں کو پش ہو جاتی ہے کھانے سے بہت پریشانی ہوتی ہے کھانا انہیلتھی کھانا نا ہمارے لیے بہت نقصان دائیک ہوتا ہے دیکھیے اس سے کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور جو ہمارا شریر ہے وہ بھی اگر ہم دیکھیے اچھا کھانا کھائیں گے تو ہمارا شریر سوستھ رہے اگر شریر سوستھ رہے گا تو ہمارا جو مستشک ہے نا وہ بھی سوستھ رہے اگر وہ سوستھ رہے گا تو ہم اچھے سے کام کر پائیں گے اگر کام کریں گے تو پھر دیکھ سب کچھ
پر بھی یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا پیٹ کیسا ہے صحیح ہے یا نہیں
جی بالکل
جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ پیٹ سے ہی نکلتی ہے ہر بیماری جب تک اپنا پیٹ صحیح تو شریر بھی صحیح
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ جیسے مان لیجے ہمارا جو ڈائجیسن سسٹم صحیح ہوگا تو پھر ہمارا جو ہے پورا شریر صحیح رہتا ہے
بیشک
ہاں اگر ہمارا جو ہے ڈجیسشن سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہوگا ہم کو کھانا پچے گا ہی نہیں تو پھر کیسے کام جاتے اور چلو جیسے جی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ